ہیلو
ہاں یار
کیسی ہو بہت دنوں بعد آرام سے بیٹھ کے آج بات کرنے کا موقع ملا ہے اور تم ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں اور جی جاجی اور بچے ٹھیک ہیں
سب ٹھیک ہے بس روز کی طرح گھر میں کام میں پورے دن نکالا نکل جاتا ہے صبح اٹھتے ہی ناشتہ بنانا بچوں کو اسکول بھیجنا پھر صفائی کپڑے اور کھانا بنانا بس یہی
بالکل
روز کا چلتا ہے بس
بالکل میرے یہاں بھی یہی حال ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک رہ ری تھی چھٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی
سچ کہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر پر رہنے والوں کے پاس بہت سمے رہتا تھا لیکن اصلی محنت تو وہ گھر سنبھالنے میں رہتی سب سے زیادہ مشکل کام گھر سنبھالنا رہتا ہے پریوار سنبھالنا رہتا ہے بچوں کو سامانا رہتا ہے سب کو کچھ رکھنا رہتا ہے
سحی کہا ہاں یار اگر ایک دن بھی گھر کا کام نہ ہو تو پورا دن نکل جاتا ہے
اور آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ ہر خرچ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے
میں بھی اب مہینے کی شروعات میں بجٹ بنا لیتی ہوں پہلے راشن بچوں کی فیس اور ضروری خرچ الگ الگ الگ دیتی ہوں پھر باقی خرچ کر کے
یہ بہت اچھی عادت ہے میں بھی یہ فضول خرچہ کرنے کے بچ بجائے بچانے کی کوشش کروں گی میں بھی اسی طرح سے اپنا وہ بنا لوں گی شو اسی طرح کروں گی تبھی تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر کے تھوڑا وہ مل جاتا ہے ہم لوگوں کو آئیڈیا کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے فضول خرچی خرچی سے کیسے بچنا ہے بس
صحیح کہا آپ سبزی روز خریدتی ہیں یا ایک ساتھ
زیادہ تر تو دو تین دن کی ایک ساتھ لے لیتی ہوں اس میں سمے بھی بچتا ہے اور بار بار بازار جانا بھی نہیں پڑتا بار بار بازار جانا بھی تو ایک وہ ہے جاؤ بازار اس میں ٹائم پہچتا ہے پھر آ کے گھر کا بھی دیکھو پھر بہت زیادہ وہ رہتا ہے بھائی اس سے اچھا پھر دو تین دن کی ایک ساتھ میں لے لیتی ہوں
صحیح ہے میں بھی یہی طریقہ اپناؤں گی اب کیونکہ اج مطلب جانا بازار اچھا بھی نہیں لگتا روز باہر نکلو سبزی خرید لے کے آؤ اور پھر کیا نا ہمیں ہاتھ پیر ویسے میں درد ہوتے ہیں
اور طبیعت الگ ٹھیک نہیں رہتی ہے بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ویسے تمہارے
ٹھیک ہے لیکن آج کل انہیں موبائل سے دور رکھنا بہت مشکل کام ہے دن بھر موبائل میں گھسے رہیں گے
یہ تو بہت مشکل ٹاسک ہے ہر ماں پریشان ہے آج کل میرے بچے بھی کبھی کبھی زیادہ موبائل دیکھنے لگتے ہیں اس لیے میں نے ایک نیم بنا دیا ہے بھائی پہلے پڑھائی پوری کروں پہلے پورا اپنا کام کرو اس کول کا پروجیکٹ گھر کا تھوڑا کام دیکھو اس کے بعد آپ موبائل لے کے بیٹھیں گے ورنہ موبائل نہیں میں نے تو یہ رول ریگولیشن کر دیا ہے بس
بہت صحیح ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے ڈسپلین میں بھی جائیں گے اور تھوڑا اپنا کام بھی دیکھیں گے اچھے سے بہت اچھا نیا میں بھی یہی کروں گی اپنے بچے کے ساتھ جب میرا بچہ بڑا ہو
ہاں وہی تو نہیں یہی کرنا ہی اور انہیں روز تھوڑا باہر کھیلنے بھی بھیجا کرو اس لیے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی جب تھوڑا وارم اپ ہوگا ان کی صحت بھی ہوگی ایکٹیویٹی بھی کریں گے تو ان کی صحت اچھی ہوگی ان کا مائنڈ فریش رہے گا موبائل سے مائنڈ فریش نہیں رہتا ہے بچے کھا رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں تو وہ کھانا ہمارے شریر کو نہیں لگے گا ہمارے بدھھی تو موبائل میں لگی ہوئی ہے نا ہمارا دماغ تو سارا موبائل میں لگا ہوا
ہاں یار شام کو پارک بھیج دیتی ہوں اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کر بہت خوش رہتے ہیں بچے
ویسے تم نے کھانا بنا بنانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
مجھے نئی نئی ریسیپی بنانا اچھا لگتا ہے جب پریوار تعریف کرتا ہے تو ساری محنت سفل رکھ
ہاں یہ تو ہے کہ جب نئی ریسیپی بناؤ نا اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے چاہے کتنا کیوں نہ تھکے وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے
عمبر سے خوشی اتنی ملتی ہے کچھ کہنے کی یہ نہیں کہ جیسے لگ ہے ہم لوگ تو گنداپ مل گیا ہے
صحیح بات ہے یہ عورتیں پاگل یہی بھی بنائی جاتی ہیں یہ بات صحیح ہے یہ بات صحی ہے عورتیں آدھی پاگل ہوتی ہیں وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے
میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے میری بھی اگر کوئی تعریف کرے تو میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں کے اگر وہ مجھ سے جو کام کرتے میں سب کرنے کے لیے تیار ہو جاٹی ہوں
بس یہ آدمیوں کو یہ فارمولا پتا ہے بہن
ہاں تبھی تو ایسا وہ کرتے ہیں
اچھا جو کوئی آتا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ان کے دوست وغیرہ آتے ہیں ارے تم کھانا ت تم بہت اچھا بناتی ہے ان کی وائف لوگ اتنا اچھا نہیں بناتی ہیں وہ کہہ رہے تھے تمہاری وائف بہت اچھا کھانا بناتی ہیں لیو چڑھ گئے ہم لوگ آسمان میں نہیں آسمان میں چڑھ گئے
ہاں
اب وہ بنوانے کا ان کا ڈھنگ رہتا ہے لو بنا بنا جا رہا فر نئی نئی چیزیں یوٹیوب سے نکال نکال کے بنا رہے ہیں کہ اور تعریف ہوئے
ہوں اور آپ آپ گھر کے کام اکیلے کرتی ہیں یا بچے بھی مدد کرتے ہیں
اب تو میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیتی ہوں جیسے اپنا بیگ رکھنا بستر ٹھیک کرنا اپنے آپ کو تیار کرنا ہم تو کہتے ہیں جب آؤ ڈریس اپنا وہیں ٹانگو جہاں رہتا ہے ادھر ادھر پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ پورا دن پڑا رہے گا میں سمیٹوں گی نہیں چھوٹی چھو ٹی ذمہ داریاں ہے جب میں ابھی سے دوں گی تو آگے چل کے ان کو ہینڈل کر سکتے
صحیح کہا یہ بہت اچھی عادت ہے اس سے بچے کی ذمے داریاں ا ذمہ داریوں کو بھاونا آتی ہے صحیح ایسے ہی بچے ہونے چاہیے
بالکل ہر کام ماں کو نہیں کرنا چاہیے نا بچوں کو بھی تو اپنے پر ڈیپینڈ ہونا چاہیے بھائی اب ہم لوگ آج ہیں کل نہیں ہے کل ان کو اگر کہیں پڑھنے جانا ہاسٹل میں رہنا ہے تو ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے نہیں اور ان کو اگر عادت نہیں پڑے گی تو یہ کام کیسے کر پائیں گے
صحیح ہے اور آپ کی ساسوماں کیسی ہے
ارے ساسوماں وہ تو بس بڑھاپے کا عالم ہے دوائیاں وغیرہ چلا کرتی ہیں زیادہ فٹ رہتی طبیعت بس جب ہم لوگ فٹ نہیں رہتے ہیں ابھی جوان ہیں تو ساسوما ں کیا بس ان کی بھی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں
صحیح کہا آپ نے ان کے انبھو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں
ہاں ممی ہمیشہ کہتی تھی نا یاد ہے تمہیں کہ گھر پیار صبر اور آپسی سممان سے چلتا ہے یاد ہے ممی کہتی تھی سب کو لے کے چلو پریوار میں سب کو لے کے چلو پریوار کو باندھ کو چلو سب کو ل تو یہی یہی چیزیں ہم لوگ نے سیکھیں ہیں اسی وجہ سے آج ہم لوگ اپنے سسرال میں خوش ہیں ساس سسر جیٹ جیٹھانی سب کو لے کے چلتے ہیں
کیا تبھی تو سب سے خوش ہے ورنہ پھر اگر مطلب جب دوسرے سے منہ فلا کے بیٹھیں گے کہیں گے ارے ان کو تو چھوڑو ہی الگ ہی رہیں ٹھیک ہے
اور فر پھر تو ہم لوگ انسان ہے نا کبھی کبھار غصہ آ ہی جاتا ہے بھائی
وہ تو آتا ہی ا تو جاہر سی بات ہے سب کوآتا ہے غصہ
پر یہ کہ ممی یہ بھی کہتی تھی نا ہم لوگوں کی ایسے سمے میں آپ غصہ مت کریے زبان نہ چلائیے برداشت کریے تھوڑا شانت ہو جائیے اگر برداشت کر لیں گی تو آگے کا سفر اچھا کٹے گا پر کہاں ہو پاتی ہے برداشت کبھی کبھی کچھ غلط ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کہاں تک برداشت کریں
بالکل نہیں ہوتی ہے بت کے ساتھ ہی تو ایک دم جیسے لگتا ہے ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے آپ کو کتنا جلدی جو جو ہماری باتیں ہیں ان کے اوپر ساری اگلتےیں ہیں
مطلب ہم لوگ اپنا پریوار سنبھالیں ساس کو نندوں کو جوٹھالوں کو ہم لوگوں کو دیکھنے والا کہنے والا کرنے والا کوئی نہیں اگر کوئی بات کچھ کہہ دو تو بوری بہت جلدی لگ جاتی
وہ تو ظاہر سی بات ہے لگے گی کیونکہ یہ لوگ ہیں ایسی ہی ہملوگ کو بہت ترنت لگ جات ہے اگر ہم لوگ کچھ بھی نہ کہیں ہم لوگ کو تیسرا بندہ بھی بول دیا کہ ایسا ایسا ہے ترنت کہیں گے تم نے کہا تھا اور نے کہا تھا
ہاں بس بس تو اس سے اچھا لگتا کچھ سے اپنے لیے نکالیں اپنی فٹنیس کے لیے نکالیں ٹیلنٹ میں اپنے آپ کو دے ان کو دیا ہم نے ٹائم تو کیا ملا کچھ نہیں ملا
کچھ نہیں
یہ رشتے ایسے ہاں تانے ملے بس پر اب ماں ہم لوگ کی مدر کہتی ہیں ماں کہتی ہیں نہیں صبر کرو کتنا صبر کوئی کرے گا بتاؤ
نہیں ہو پاتا ہے چاہے جتنے صبر کرنے کی کوشش کرو
وہی تو پر اب کیا کر کیا کر سکتے ہیں بچوں کو دیکھو ہسبینڈ کو دیکھو ان کی خوشیوں اچھا ہم لوگ سب کی خوشیوں کو دیکھیں پریوار کی اور ہماری خوشیاں کہاں گئیں ہماری خوشیوں کو بھی تو دیکھنے والا ہونا چاہیے
ہماری خوشیاں کوئی نہیں دیکھتا
ہماری خوشیاں کسی کو نہیں دکھائی دیتی ہیں اسے وہ ہر آدمی ہم لوگ سمجھوتا کرے ہم سے کوئی سمجھوتا نہ کرے چاہے وہ آدمی ہوں چاہے بچے ہوں چاہے سس سسر ہوں ان کی بیٹیاں آتی ہیں تو مہارانیوں کی طرح رہے ہم لوگ نوکرانیوں طرح رہے ہیں میکے ںا جاو انکی بٹیاں میکے چھٹیوں میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم لگ اپنے میکے نہ جا پائیں اب بتاو چھٹیا پڑھتی ہیں تو اسمے بھی میکے نہ جائیں
ارے اس میں تو جانا ضروری ہے
ہوں وہی تو چلو پھر میں ابھی میں تھوڑا رک کے تم سے بات کروں
ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بائے
اوکے بائے